ہلو وعلیکم اللام- وعلیکم السلام بھائی جان اور بتائے بھائی جان-
کھانا پینا
کھان پنا چاہالی ہو بائا- ہاں بھائی جان ہم تو کھانا پینا کا لیے بھائی جان آپ کانا پیینا کھا لیے بھائی-
کیا کیا کھائے ہیں کھانا میں بھائی جان
ارے بھائی جان پہلے ہمیں تو پوھنے دیجیے بھائی جان موقع ہی نہیں دے رہے بولنے کا بھائی جان ہم پوچھے ہیں کیا آپھانا پینا کھا لے بھائی
ہاں بائی جام گے کانا پیینا کا لیی
ہ اور بتائے کھانا ک اب بھ ج ارے بتائے تو ہیں بھائی جان ہم تو کھانا کھا لیے بھائی جان
کیا کیا کھیں بھائی جان
ک بائیے بھائی جان ہم تو کھائے ہیں بریانی کھائے انڈا بریانی کھائے چکن بریانی کھ کھا ہے مٹن بریانی کھا ہے پلاؤ کھا ہے گوشت کھاائے ہے پکوڑا کا میٹ ک چکن فرائی کھائے ہیں مٹر مٹر پنیر کھائے ہیں شاہی پنیر کھائےیں چکن پنیر کھیں پلاؤ کھائیں نان کھائیں روٹی کھائیں دال کھائیں بھیا کایا بنڈی گا بجیا کا اور بتاائے بھائی جان کریلا کا بجا کھایا ہے اور بتائے بھائی جان کیا کھا اور ایک اور ہےے بھائی جان لوکی کا مجھے ہ بس اتنا ہی کھ ہو جائے
ا بھائی جان اتنا کھا لیتے ہیں
خال جے نہیں بھائی جان سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں بھائی جان
جیر نہیں ہو
جی نہیں ہوتا ہے بھائی ارے بھائی جان ہمارے بہت بڑے پریوار ہیں ہماری دادا جان دادا جن کے بھائی چاچو جان اور کیا بتائے بھائی جان ہماری سب فیملی ایک ساتھ رہتی ہے میرا پورا پریوار ایک ساتھ رہتا ہے بہت ہمارا پریوار میں کم سے کم پچیس تیس لوگ ہے بھائی جان بہت بڑا پریوار ہے بھائی جان
خھالا چا ارا
بھ کیا بھائی جان
خالا جان بائی جان
کیا بھائی جان کیا بولے ہیں
بھائی جان آپ کے گھر میں خالا جان نہیں رہتی ہے خالا جان
خالا جان
ہاں بھائی جان آپ کی چاچی جی
ہاں رہتی ہے نا بھائی جان ابھی نہیں یہاں نہیں ہے بھائی جان کہیں ہیں بازار گائیے بائی جان سامان خریدنا بائی جان یہ کال جان چاچی پٹ لگی ج چار لگاتی ہے بھائی جان
بتائیے کس کس چیز کا آچار لگا لیتی ہے بائی جان
وہ خ جان ہماری خال جان چاچی تو بہت لذیذ لذیذ اچار لگا لیتی ہے بھنڈی کا اچار سب چیز کا اچار کچا لگا لیتی ہے کریلا کا اچار لگا لیتی ہے مٹ کا اچار لگا لیتی ہے سگا مرچ کا اچار لگا لیتی ہےڈینڈی کہہ رہے بھائی جان آب بول دی سوری بھائی جان معاف کیجیے گا اور کیا بتا ہے آم کاچا لگا لیتی ہے آدی کا آچا لگی ہے ا سیملا مرچ کا آچار نیمبو کا آچار یہ سب سب اچھا لگا لیتی بائی جان ہمیں بھی خالا جان چاچی بھی خالا جان چاچی بھی ش اچان لگ رہتی ہے
او بھائی جان ویسے آپ کو گاڑی چھنکنے آتا ہے بھائی جان
ب چانس ہ بھائی جان ہم کو تو گاڑی ہنٹنے چلاتے ہے ویسے آپ کو بھائی جان ہیلو بھائی جان ارے بھائی جان کی ات لیٹ سے بول رہے ہیں بھائی جان کچھ تو ہم سوچے کہ بھائی جان آپ ک ادھر چل گئے
بھائی جان آپ کی آواز تھوڑا ٹھیک سے نہیں آ پا رہی ہے بھائی جان اس لیے ہم بولنے میں دقت کر پا رہے ہیں
اچھا بھائی جان اب ٹھیک آئے گی بھائی جان کہہ رہے ہے کہ آپ کو موٹر سائیکل میں کون کون موٹر سائیکل ہاننکنا چلاتا ہے بھائی جان
آ پاچ چلا لیتے ہیں بلیٹ چلا لیتے ہیں بائی جان موٹر سائیکل میں ہم کو کیا ہم کولی ہم بورگ نہیں نجر ڈٹ تینار
مرگی نہیں کہاں سے آتا ہے بھائی جان ہم تو آ
بھائی مطلب گاڑی بھی ہھیکنے آتا ہے ہم کو سب بتا رہے کیا کیا ہم کو آنکھنے آ رہتا ہے بھائی سان
بھائی جان ہ اچھا بتائیے بھائی جان
گلیم بورگنی تھار مہندرا پ تھار اسکارپیو بلورو اور
اور اسپلینڈر س ہم بہت اچھا لگتا ہے بھائی یہار اچھا بھائی جان بہت امیر ہے بھائی جان آپ کے ر رائڈر بھی ب اچ کا نام لے لے لیں ل لگیں گے تو آپ کا مون خراب ہو جائے گا ہاں بھائی جان مونڈ کسی کہتے ہیں بھائی جان ہمارے یہاں تو موننڈ نہیں بولا جاتا ہے بھائی جان بھائی جان بھائی جان ہمارے یہاں تو دوسرے ہی بولے آپ کو نہیں پتہ ہے بھائی جان
آئی ج نا ہمارے یہاں تو بیہودی بات ہوتی ہے بیہودی بات اسی کو کہتے ہیں ویسے بھائی جان آپ تو بہت رہئیس لگتے ہیں آپ کے دادا ج دادا جان لگتے ہیں آپ کے دادا جان بہت امیر ہے بھائی جان بہت دھنی ہے بھائی جان آپ کہ د جانا بہت دھنی ہے
بہت ا میرے ہیں ہم بھ جان
بائی جا بھائی جان ویسے ہمارے یہاں بھی کچھ موٹر سائیکل اور چار چکا بھیج دیجیے بھائی جان ہم کو پاس میں میرے پاس مطلب ایک بھی گاڑی وڑی نہیں ہے بھائی جان بھیج دیجے بھائی جان
بھ جان پہلا بات تو بہت محنت سے کم آ کر میرے دادا جی بنائے ہوئے اس لیے آپ کہیے گا تو آپ کو نوکری لگوا دیں گے لیکن فری میں دینا ہم کو بہت مشکل پڑ جائے گا بھائی جان
ارے بھائی جان کیا بولے گا پھر سے بولیے گا بھائی جان
پھیک سے ہونے مطلب میرے
بیر
چاچا جان نے بہت مشکل سے
اب میرے دادا جان نے بہت مشکل سے بنایا ہیں اپنا یہ سامراجیہ بہ بائیجان اس لیے آپ کو گاڑی ووڑی دینے میں ہم کو اتر رہا ہے اس لیے ہم آپ کہیے گا تو آپ کو نوکری لگوا دیں گے بھائی
بھ کیا بھائی جان کیا بول رہے آپ کہہ رہے م سامراج بھائی جان سامراجیہ تو نہیں ہوگا بھائی جان ہمارے یہاں تو راجا ہے بھائی جن اس کا سامراج دیکھ کے آپ کے سامراج سے بہت ایک بڑا ہے بھائی جان آپ کے دادا جان تو ان کے نکر کے برابر ہویں گے بھائی جان کتنا بڑا سجے نام رجا ہے بھان ارے بھ جان اتنا چھوٹا کرے تو نہیں ہوتا ہے بھائی جان
نہیں میرا مطلب بہت بڑا سمراج ہے اس لیے ہم راجا ہوئے ہے کہ نہیں بھائی جان
ارے بھائی جان چلیے وہ سب بات ہٹائیے بھائی جان اور بتائیے بھائی جان آپ کو کھانا بنانا چلتا ہے بھائی جان
بھائی جان میرے یہاں نوکر ہے ہم کو کھانا بنانے نہیں آتا ہے بھائی جان
کیا بھائی جاناں کھانا بنانا چاہیے بھائی جان ہم کو تو آ جاتا ہے کھانا بنانا بھائی جان ہم تو بہت لذیذ لذج کھانا بنا لیتے ہیں بہت سوادیشٹ واد لگی لذی کانا بنال تھ بجان
تو کیا کیا بنائے رہتے بھ جان
تو کیا کیا بنتے ب بھ جن ہم تو کانے بن ہیں دال چاول بھات چوکھا سبزی کھنڈے کا بجیا کریلا بھجیا بریانی ایک بریانی چکن بریانی پلاؤ گوس وغرہ کرمی تھ مٹر پنیر چکن پ پنیر پکوڑا چائے سب بنا لیتے ہیں بھائی جان کیا کہ بھائی جان سب خالی ہم کو بس کہک اٹا نہیں بن نہیںتے ہیں بھائی جان اکا اٹھا نہیں بننے آتے بھائی نہیں ہم تو سب بنا لیتے ہیں مچھلی بنا لیتے مچلی فرائی سب کھان لیتے ہے بھجن
ویسے آپ کا جیون کیسے چل رہا ہے بھائی جان
ج ہم کو ہم تو پورے آنند کے ساتھ ابھی بائی جائے آرام سے کھائے جائے پی رہے گھر پہ رہ رہے کھا رہے پی رہے ڈیلی گھر پہ رہ رہے پورا لذیذ لگ رہا ہے بھائی جان بہت
ہو بھائیس
ہم بھی بہت امیرے نہیں بھائی جن ہم تو امیر نہیں ہم بہت غریب ہی ہم بھی بہت خوش ہے بائ گن
بھائی جان ہم کو بجائے کہ آپ بھی بہت امیر ہوں گے بھائی جان
کیا بھائی جان
ہم کو بجھے آپ بہت امیر ہوں گے بھائی جان
پ جہ نہیں بھائی جان تو غریب ہے بھائی جان ہمارے یہاں دس پیسس نوک بناتتے کھڈا پ نہ نہ لیکن یہ بہت سارے
نوکر نام نہواتے ہم کو بھائی جان اتنے امیر ہے بھائی جان
اچھا وہ س
امبائی جان
وہ وہ سے بتائیے بھائی جان آپ کیا کرتے ہیں بھائی جان
ہم بھائی جان بجنس کرتے ہیں بھائی جان
بائی بزنس کیا ہوتا ہے بھائی جن ہم کو تو نہیں پتا ہے بھائی جن
بجے نم کپڑا کا بزنس کرتے ہیں میرے بہت تین چار فیکٹریاں ہے بھائی جان
بھائی جان ہم تو ویاپار کرتے ہیں ویاپار ہمارا دکان ہے بھائی کران دکان جس میں مسالہ وسالہ مسالہ اور یہی سب بیچتے ہیں بسکٹ کاپی کتاب یہی سب بیچتے ہیں بھجا ہ
ہاں بھائی جان
ہمم بھائی جان
ٹھیک ہے آپ کا بھی زندگی صحیح ہی چل رہا ہے بھائی جان
ہ اب تو بہت مست طریقے سے رہ رہے ہیں گھر
ویسے آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں بھائی جان
ہمارے گھر میں تو گیارہ لوگ ہیں بھائی جان گیارہ ہماری امی جان ابو جان بھائی جان چاچے جان دادا جان دادی جان اور ہمارے ہمارے ہے نہیں بھائی بہن چھوٹا ہی پریوار ہے بڑا بڑا بھی پریوار نہیں ہے بھائی بن بہت ٹھیک ٹاک پریوار ہے بھائی بہن ا خوش رہتے ہیں سب سب کوئی خوش ہے بھائی جان ہمارے گھر میں کوئی دکھ نہیں رہتا ہے بھائی جان
ہمارے بھی گھر میں بھی کوئی دکھ نہیں رہتا ہے بھائی جان
ہ ویسے آپ کے گھر میں کون کون رہتا ہے بھائی جان
میرے گھر میں میں رہتا ہوں بھائی جان میرا بھائی رہتا
ما بھائی رہتا چھوٹا سا کیا بھائی ہے ب رہتی ہے کیا بھائی جان
کال جان رہتی ہے بھائی جان
اور میری امی جان ابو جان میری بہن رہتی ہے بھائی جان میری پتنی رہتی ہے بھائی جان سوری بھائی جان
بہن جان نا بھائی جان
ہاں پہن جین بھائی
ٹھیک ہے بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا بھائی جان ایسے ہی بات کر رہیں گے آپ سے ایسے ہی آپ کا مطلب ہم سے بات کرتے رہیے گا ہمار آپ سے آپکی امی اور ابو کو وعلیکم السلام بھائی جان خدا حافظ بھائی جان
آپ کو بھی ہمارے طرف سے وعلیکم السلام اور اب بھی آپ کو امی اور ابو کو بھی وعلیکم السلام بھائی جان اداب
ہیلو بھائی جان ہیلو بھائی جان ہیلو بھائی جان ہیلو